ہیلو ہیلو السلام علیکم ہیلو آواز نہیں مل رہی کیا
کاریا ہاں ہاں ملیے السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے ہو
جی الحمد للہ آپ اپنا بتائیے
ہم بھی ٹھیک ہیں
اچھ کیا کر رہی تھی
صاف آواز نہیں آ رہی ہے
اچھا ہمیں آ رہی ہے تہاری آواز سف ایک دم اب آ رہی ہے
ہاں اب آ رہی
اچھا
ہاں اب آ رہی ہے اور سب ٹھیک ہے کہاں ہو گھر پر یا باہر گئے
نہیں بہن گھر پہ ہی ہے اور تم کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں لیٹے ہوئے تھے اللہ کے شکر
کھانا وانا کھا لیا نماز پڑھ لی
ہاں نماز تو خیر نہیں پڑھنی تھی کھانا کھا کے لیٹے تھے
ہوں اچھا ہم بھی آج نہیں پڑھ پائے بھیا کی طبیعت خراب ہو گئی ایک دم سے
بخار نزلہ ہے
نزلہ بخار دونوں چیزیں پکڑ لی تو ابھی جب تم نے اس کے پہلے کال کیا تھا تب ہم سنڈیلا میں تھے دوا لینے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس وہی
بہت زیادہ بارش وہاں ہوئی ہے سنڈیلے میں تو بہت پانی بھرا ہوا ہے
بہت ہے یہ ہاں مطلب بھر کی اب ہو گئی ہے ایسے دھان کھیت میں نا مت بھر کا پانی اب ہو گیا ہے
سب با بہت پانی بھرا ہے گلی میں
ہاں ہاں گلیوں میں تو بھرا ہوگا دیکھو وہاں پانی کا بہاؤ کوئی ہے نہیں ہے نا بھائی سب
ہوں
سب پکی
ہوں
آواز نہیں آ رہی
اب وہ پانی جائے بھی تو گھروں کا چھت کا صا پانی مل بہ جائے گا اب تم کو کبھی کبھی نوٹس کرتی ہوگی اپنے وہاں پہ
آواز نہیں آ رہی صاف کٹ کٹ کے آ رہی بار بار بیچ میں کٹ جا رہی رابطہ نہیں ہو پا رہا صحیح سے
آپ کی آواز تو مجھے ایک دم صاف سنائی دے رہی ہے میری طرف نیٹورک دقت ہوتی تو آپ کی آواز پھنستی ہے
ہوں مگر پتا نہیں کیوں کٹ کٹ کے آ رہی اب تو صحیح ہے
ہاں کبھی کبھی کٹ کٹ کے آری اور کل کل تم نےبو کولا کہ ہم تھوڑا رک کر کے ابھی فون پھر ا کر رہے ہیں اور ہم نے دو بار کیا ان کو فون
پھر جو ہے ہمارے خاوند سے ہمارا جھگڑا ہونے لگا تھا پھر جو ہے ہماری خاوند سے ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا اس
ہیلو
کس بات کو لے کے ہاں کس بات کو لے کے جھگڑا ہو گیا تھا
ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کے واسطے
اور تم تو کہہ رہی تھی وہ وہیں ہے آئیں گے نہیں
ہاں وہ پرسوں ہم سے کہہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر میں دونوں لوگ ساتھ میں چلتے ہیں پھر گئے تو بارش کی وجہ سے واپس آ گئے تھے اگلے دن اکیلے ہی وہیں رک کے دکھا دیا ہم فون کر رہے تھے کہ ہم بھی دکھا لیں ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم یہی وہیں دکھا کے آئیں گے آرام سے اسی لیے لڑائی ہوئی اسی لیے جھگڑا ہو رہا تھا پھر وہ جب تک آیا جب تک ہم نے موبائل بند کر کے لیٹ کے لیٹ گئے تھے اوڑھ کے کہ بولنا نہ پڑے تمہارا فون آیا تھا ہم نے دیکھا تھا تو وہ آ چکے تھے اس لیے ہم بند کر کے لیٹ گئے تھے دیکھ رہے تھے بار بار ہاتھ ہاتھ لگا کے بخار ہے کہا لیٹیں ہم پھر بولے ہی نہیں چپ چاپ لیٹ گئے غصہ تھا اس لیے صبح بولے اسی لیے اگر فون پہ بات کرتے تو غصہ نہیں رہ پاتا جھگڑا بھی ضروری ہوتا ہے آپ صلہو اللہ علیہ وسلم جب تھے عشہ رضی اللہ تعالی
ہاں ہاں
اماں عائشہ جو ہے غصہ ہو جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناتے تھے غصہ ہونا بھی ضروری ہے لیکن اس کو منا منانا بھی ضروری ہے منانے والا ہو تبھی غصہ کرنا چاہیے منانے والا تو انسان غصہ ہی کرتا ہے ورنہ غصہ کرے ہی کس کے لیے
کوئی نہیں کرتا وہی ہے نا غصہ ہو یا پھر محبت ہو کی اپنوں کے لیے ہی جاتی ہے جب اپنے ہی غیر ہو جائیں تو پھر تم دکھاؤ گے کس کو اور پھر یہ ے دیکھو نے وہ کہ یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور عام لازمی بھی ہے ان کو کرنا چاہیے
ہوں تبھی سے ہم جو ہے اوڑھ کے لیٹ گئے تھے پہلے ہی سے ہم نے اکیلے ہی سارا کام کیا اس اس لیے ہم پہلے ہی لیٹ گئے جب تک آئے ہیں
ہم وہی سوچ رہے ہیں کیا بات ہوئی کیا بات
س بھابھی دیکھ کررہے تھے میسج کہہ رہے تھے روشنی جو ہے کہہ رہی ہیں کال اٹھاؤ کہاں چلے گئے تو ہم نے کہا ہم بولے ہی نہیں ہم نے جواب ہی نہیں دی
اور صبح کیا کیا کیا
صبح اٹھے پھر جو ہے صبح سے پورا وہ گھر والا کام کیا پھر نہایا کھانا کھایا اب لیٹے
ہوں ہمیں بھی خوشبو پھر سے ایڈمٹ ہو گئی ہاسپٹل میں اب سے خوشبو کی بہت طبیعت خراب ہوگی پتا تو چلے ہو گا تم کو
ہاں ایک دن کو بتا رہی تھی امی لوگ اب کہاں ایڈمٹ ہو گئی
ارے اس کی بہت زیادہ حالت اب کیسے خراب ہو گئی اللہ ک شکر سے پتہ نہیں کس کی کون سی نیکی اللہ پاک کو پسند آ گئی جس کی وجہ سے اس کو مطلب شفا ملی تھوڑا درست ہو گئی بات یہ ہوئی اس اس کی پلیٹ ٹس گر گئی تھی یہاں سنڈیلا میں تین چار دن بھرتی رہی فھر اس کے بعد میں پلیٹلیٹس گر گئیں اور وہ ڈاکٹر جو ہے نا سمجھ نہیں پایا اور اس نے اپنی طرف سے کوئی مطلب یہ ایسا صلاح یا مشورہ نہیں لیا نہ کچھ ایسا پیش کیا جس کی وجہ سے سے گھر والوں کو لگتا کہ ہاں یہ اب مطلب بچا نہیں پائے گا وہ بتا دیتا تو ایک دوسرا اسے کہا بھی جا رہا ہے کہ بھیا آپ جو ہے نا آپ کے سمجھ باہر ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے کوئی دقت نہیں ہوگی وغیرہ نہیں ہم ٹھیک کر دیں گے ٹھیک کر دیں گے پھر اس کی پلیٹلیٹس گرتے گرتے گرتے ماتر بچی چھ ہزار جب چھ ہزار پلیٹلیسٹ ہوتی تب اس کے سمجھ سے باہر آیا تب اس نے جواب دے دیا آپ تک لکھنؤ لئر کے بھاگی کی تو لکھنؤ میں آ مان کے چلو یہ بارہ ہاں بارہ دن پورا ہوتی رہی ہاسپٹل میں بارہ دن کے بعد میں اس کو مطلب اس کو شفا ملی نہیں یہ بالکل ایک دم پورے طریقے سے اللہ کے شکر سے ٹھیک ہوئی بھائی اس کی دوا دی دس دن کی ڈاکٹر نے کیا دس دن کے کدو ب آئیےے دیالی اور چلی ہیں دس دن تک تو اس کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہم لو ش سے یہ ٹھیک رہی اپرا نہیں کیا انڈ جانچ وغیرہ سب کچھ کیا اس نے پھر دوا دی اس نے دس دن کی پھر دو چار دن کی دوا کھانے کے بعد میں پھر سے بیمار ہو کیونکہ بخار بڑبڑی ہو رہا تھا ب اب یہیں سنڈیلا میں ہی ہے راجا ہاسپٹل اپنے ڈ آباز میں وہاں بٹ دکھا آرہے ابھی دو ہے
انشاء اللہ ٹھیک ہو جائیں گے آج ہم ابھی لیٹے ہوئے تھے
ان کو آج کہے رہا ڈاکٹر چھٹی کر دیں کیونکے وہ ملیریا کا بخار ہے
اچھا آج ابھی ہم حدیث پڑھ رہے تھے دوپہر میں تو ہم نے پڑھا تھا ایک چڑیا جو جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ میں ڈ ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی تب بھی ایک چڑیا جو ہے اپنی چوچ میں بار بار پانی لے کر آتی اور حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر جہاں چڑیا دور سے اڑ تی وہیں سے جو ہے ایک قطرہ پانی ڈال دیتی کسی دوسرے پرندے نے پوچھا کہ تیرے ایک قطرہ پانی ڈالنے سے یہ آگ تو بوجھیگی نہیں اور جو ہے آگ تیرے ایک قطرہ پانی ڈالنے سے آگ تو بجھنے والی ہے نہیں تو کہنے لگی میں نہیں یہ تو میں نہیں جانتی ہوں کہ آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی مگر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کا حق تو نبھایا ہے حق نبھانا ہے ہمیں ہم پانی ڈال نا ہے بجھے اور چاہے نا بجھے اسی طرح جیسے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں یہ چڑیا کی طرح جو ہے اپنی چونچ میں امن اور سکون اللہ کی رحمت کا ایک ایک قطرہ لے کر معاشیت کی آگ پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انسان جو ہے معاشیت میں گھلا ہوا ہے وہ جو ہے دھیان ہی نہیں دیتا کہ جو ہے ایک چڑیا اتنی جو ہے وفادار کی پانی ایک قطرہ سے کہاں آگ بجھنے والی مگر جو ہے
ہاں لیکن اس میں اس میں اس میں یہ بھی اس میں
ہوں
اس میں یہ بھی کہا تھا کی قیامت کے دن جب اللہ پاک اس چیز کا حساب لکھیں گے تو اس میں میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا اور تمہارا نام تماشا دیکھ نے والوں میں لکھا جانا تو ایک بات نے یہ بھی کہی تو یہ بات سچ ہے کہ مطلب جیسے کہ یہ دنیا ہے تو یہ ہاں وہی چیزیں نیکی کا کہاوت نہیں گئی گئی نیکی کر دریا میں ڈال
ہون آج تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ نیکی کر تو بدیم لگا
کوشش کر رہی تھی
ہون اسی طرح آج کے بگڑے ہوئے ماحول میں جو ہے ا اؤ مدرس بگڑے ہوئے ماحول میں مدرسے بہت کثرت سے جو ہے اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ لوگ دینداری اور ادب سیکھیں ایمان پر چلیں لیکن کوئی جو ہے تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی ہے
ا کبھی کبھی یار پھنسنے لگتی ہے اب آ رہی ہوگی شاید
ہاں اب تو اسکولوں میں یہاں تک کی بچ شاگرد جو ہے اپنے استاد کی عزت ہی نہیں کرتے ہیں ہر طرح سے استاد اور شاگرد والا کوئی ڈر اور ماحول الگ سا رہ ہی نہیں گیا سب بالکل آپسی میں سب برابر ہی ہیں کوئی کسی کی عزت اور رسپیکٹ ہے نہیں
دیکھو ہر ہر انسان ا دولت اور عیاشی کی طرف اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ وہ پلٹ کر کے پیچھے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا چھوٹ تا جا رہا ہے اور جو وہ چھوڑ رہا ہے شاید وہی سب سے بڑی اس کی نیکی اور وہی زندگی کا اہم کام ہے اہم کام ہے جس کو وہ چھوڑ رہا ہے پیچھے انسان صرف دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ دولت کی کمانا ہی سب سے بڑا سکھ خون ہے لیکن دولت کب کہتے نہیں ہے کہ ایس سی کامیابی کو ایسی کی اونچائیوں کو تم کیا کرو
ہاں ہوں
جہاں جب تم اونچائیوں پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں سے ان کو اپنے ہی نہ دیا کہ تم کو اپنے ہی نہ دیا ساری چیزیں ہیں سب کہتے نہیں ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے اس کے بعد بڑی نعمت ہے اس کو چگ چانٹ کے رکھو لیکن لوگ اس میں بھی دکھاوا کرتے ہیں تو تو یہ تو اللہ کو کہاں قبول ہوگا